ب آواز آ رہی ہے تم نہیں ماننے کیا بھائی سب سب کی بجی کارے ہے
معاملہ وہ ہو گیا ہے
سب کی بچی کاٹ دی تم نے
کتنی دیر لگی
منٹ منٹ بھی سیکنڈوں میں کام کھی د تم نے یار زیادہ کوئی کما ل
آ مڈم آج میڈم یہ تو کہہ رہی تھی کہ دو دو جوڑی بنا لو میں نے کہ یار جوڑی میں جوڑی تماری ہے ہی ہے ب م تو نہیں بس تھوڑا دقت تو ہوتی ہے بس نیٹ میں میں نے اس کا بھی سنو میں نے آج میں ان سالے کو فون کر نا مارک دے کرا ہوں کھڑکی کے پس
اچھا ن ن ن رینج چاہیے رینج کھڑکی کے پاس بھائی رینج تو چاہیے اس کی پھر بھی
ایسے رکھوںا بالکل پاس میں ہی بلوٹوتھ پان میں ایسے ہی کرا کروں آپ
ہاں بہت بڑھیا وہ کیا رہا ارے وہ اے سی کی سروس کروائی تھی ج سی کے سروس ہاں ایسا ہو
اچ کیا اور
دلائی ہوئی ہے اس کی صفائی ہوئی ہے
اچھا یار بڑا گندا یار بڑا گندا معاملہ چل رہا سے بھائی یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کسی کسی نے پیسے کرے ہوں گے یا کروائے ہوں گے تو یا تو ان کے سحبور کے کرائم کا معاملہ ہو گیا پیسے ہو گئے مس وز بولتے کیا بولتے ہیں انہیں
ہاں ہاں وہ وہ غائب ہو گئے
ہاں وہ کر دی ہے اور وہ یہ اس میں بینک میں جا کے کمپلٹ بھی کریا ہے سب کام کریا ہے تب بھی سال پولیس والے آ گئے
اچھا
ہاں جی
جب سب کچھ کرے گ تب کہ وہاں پ
وہی یہ ہے نا ب پیسے جمع کرو جاتا اس میں ار مسئلہ تو اس کا بھی ہونا چاہیے جس نے جس جس مندر نے دالے ہیں اس کو بھی تو پکڑا جائے
بالکل بالکل ڈالیں اپنے کون سےا نکال بھائی ڈالو ڈالنے والے کی کرتی نہیں ہوتی نہیں م ت اس آ د آارس کیا وہ آ گئے ہم نے استعمال کر لیے
کیا ہوگیا
نہیںال کے دت سندا
کیا ہوگا
کچھ نہیں ہونے نش
ہاں جی
ب نا
کیا بات ہو گئی
ارے بھائی کی باتسا ہاری بات کو بتا دے انسان کیسے
اچھا جی
میں بات بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسی بات ہوتی ہے ہماو
ہاں ایسے اس کے منک میں ہو گئے فوٹک میں ہی میں نے کہ بھائی آ کل کروا کے آ ففا دپا یہ پتہ چلاے گیا آج ہمیں اکاؤنٹ اکاؤنٹ چلانی اس کا اس کے جو آ یہ آتے نا کے وائی سی کرنے جو آتے ہیں آصف بھائی یراؤ سی نے کام اسی نے معاملہ کر دیا میں نے ان کہ رہا میں نے چھیلایا بھی نہیں اس اکاؤنٹ کو اور چھ ہزار روپئے بنا دیے انہوں نے ہاں ایلنڈی لگال گے ہزار روپئے بنا دیے اس کے بھائی کال کو جا کوٹک میں یا تو کوٹک کا تمہارے پاس تم کر دو معاملہ سیٹ اپپ
میں تو کوٹک کے کھولتا ہوں اکانٹ بھائی دیکھا نہیں تھا کیا میں تم نے دیکھا نہیں تھا کیا میں نے کوٹک کے اکاؤنٹ کھولے ہیں میری جان
تو اس کو سیٹ اپ کر دو اس کا اکاؤنٹ کو کچھ ہو سکتا ہے یہ کرنا کرنا آ جیے
جی جی کیوں وہ بھی گیا ہو ہے کیا
ہوک ہو سکتا ہے اس میں سی ہو جائے گا یہی معاملہ م ایک بندہ آیا ہوا ہے ایک گلی میں سے ہی ایک ایک اور آیا بندہ اس کا بھی کو ٹکا ہی ہے کے اس کے چار ہزار روپئے ہیں
اچھا
ستارے میرے گال سے وہی مس یوز والے جو ہو جاتے خالی اوج عا رہی ہے میں تمہیں اسری شٹے کے بھیج دکھاؤں تو میں
بس بس بس مین یہی ہے جب جم مجھے کدھر ہوئے ب بالکل بالکل جی کیلری مجھے جب ہوئےا مجھے کیلری جب ہوئے گا جب پتا چل چلے کاا
ہاں اب بھیس ہ تھاس جر
ہوں ہوں ہ
ہ ہاں م کرو یہ پتا ہے نا ہوں وہاں کے مطلب میں
نہیں بالکل بھائی میں بول رہا ہوں کہ ہاں ہاں تم کر لے رہا اب بھائی بخا تو چل جائے گی
ہاں کا جواب ہاں آنا چاہیے میڈم نے بولا ہوں اور ہاں یہ نہیں چلنی چاہیے ج منا اچھے پلٹ سے کہ ہاں بھائی ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے تم ٹیک ہو جیاں اب تمہار آنااہیے کہاں جی جی میں ٹھیک ہوں
بھ جی میں ٹھیک ہوں ہاں ٹھیک ہے بھائی صاحب
ہاں
ج
جواب ہونا چاہیے ٹھیک ٹھاک کا ہاں جی ٹھیک ہوں میں سم ٹھیک کی میں ٹھیک
مج م مجے میں اے بات کرے
ہپ بتاؤ دو سو انیس سو روپئے ملے گئے پکڑ کے
ب ب رہااں
دو سو انیس روپئے تو سو انیس س روپے
ا دو سو میں تو اسی دیتے تو وہیں سے دفع دفا کرتا
یہ گج ہی نہیں ہے دو سو انیس سو روپے سے تو زیادہ ہے یہاں پہ ٹائم لگ گیا برباد آ گرب پولیس آئی وہ وہ اس کا معاملہ وہ الگ یہ دیکھ لو
ہاں ہاں
ہے نہیں ہے مسئلہ مسئلہ بڑا خراب چلنا آو یہ تو چل رہ معاملہ
ہ چ گ
ہاں ارے ا بھی تو پ آ تھا دیکھ کے اکاؤنٹ کو چیک کرنا بھائی میرے بھی اور آج ہی سال ہی و پی آئی کروائیے آج ہی بنوائیے یو پی پ آئی و
ب گل گ مدواری
پٹائی مساللہ کون سا سو سے بھائی ہے جیسا ہمارا میں نے پیسے جمع کرے چھ چھ عرب ہم نے پینتیس سو روپئے کتنے جمع کرے تھے اگر ہم ان کو نہیں جمع کرتے ہاں وہ تو چلو ہمارا پنجاب نیشن کا تھا اگر ہمارا ہوتا نا پرائیویٹ بینک کا ہوتا تو کر د تھ ہمارے سات
اچھا یہ اس کا ہو گیا تمس مطلب اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین نہیں کرا
میں نے اپنا مینٹین دکھا دیا نا انہوں نے انہوں نے مینٹین نہیں دکھایا اپنا
وہ تو تمہارے بھائی کی وہ ہے کہانی تمہارے ساتھ لگا لگے سارے کام کروانی ہے یار
بھائی اکاؤنٹ کو مینٹین اکاؤنٹ کو مینٹین کرنا چاہ اے سال میں ایک بار جا کے دیکھنا چاہیے بھائی سب پورا طریقے سے
کوئی دھوکہ د دری تو نہیں چل رہا میرا اکاؤنٹ کوئی اور تو یوز نہیں کر رہا
اسلح یہی کہ ہمارے پاس آئے پیسے آئے کہاں سے کس کے پاس سے آئے ابندہ بھسا دے ہے گا نا رہے گا
سرے میرے ب کل فون آیا بھائی صاحب فون نہیں میں میرے پہ میسج آیا کہ تمہارےکاؤنٹ پہ دیکو میرے پا ابھی کا وہ برا میسج کا میسج پڑا ہوا یہ تمہار ااؤٹ میں ات روپے ہیں جچ میں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے مجھے مجھے نہیں پتا اور میرا ب مجے میج نہیں ڈالنے کے تمہارے اکانٹ میں کچھیسے ہیں ا بھائی میں بیٹھا تھا بیٹھا رہ کوئی بات نہیں یہ دیکو میرے پاس رز اکاؤنٹ میرا نمبر ہے ڈبل نائن ڈبل ن ستتریس چورسی ریسیو تیرہ ہزار پانچ سو چالیس روپئے آئے سولہ جون کو آج کیا تاریخ سترہ کلی آئے تھے بھائی صاحب سولہ جون کو اور بیلنس کتنا ہے میرے پاس ایک س ہزار ایک سو اڑتیس روپئے اب چیک کرنے کے لیے اس لنک کلک کروپ
میں کہہ رہا میں نے تو آج ہی بنوائی ہے سالی وہ پےٹی ایم میں نے جب سے تو بند کر رکھا تھا میں نے کہ سال آج ہی لفڑا ہو گیا بتاؤ سامنے ہی اور ابی سا کہہ رہی میں منع کر رہی تھی میں منع کر رہی تھی ان سے مت کرو ایٹی ایم بیٹیم
یر
بہار کی اوج عا رہی ہے وہئی ہے نا ز سامنے سامنے
تہارے نشب میں ل کہ بازے ٹھیک
ہاں ہمارے سامنے ناے ہمارے سامنے نا یہی کہانی لکھی پڑی یہ لگ رہا ہے
تمہیں تو فس تمیں تو پیسوں والے پیسوں کی اسکیموں سے بہت دور رکھا تھا بہار کی اوج عا رہی ہے
ا تم نے وھو لگ رہا ہے میرے خاس بھائی یہی ہو رہا ہے معاملہ
ہاں تومہیں پیسے دکھا دو تو بھائی ٹینشن ہو جاتی ہےی
ہاں نہیں ڈوب گئی کیا کہ رہ ہو ایک کا تو ایک وال اس کا تو پ
ہ یہاں ایک کا نہیں پتا بھائی ساحب
اس کا تو ہم نے پی گئے آاں اور بتانا بھی نہیں ہے
نہیں یہ کیسی ب نہیں گلط کرتا ہے نہیں بھائی میرا میرا نفا نصان س ہے بھیا آنا تمہیں ہمارے نفع نقصان سے تمہیں دقت ہو رہی ہے تو
کیسے
ایسا کام نہیں ہوگا کہ نفع نفع سے تمہیں پریشانی ہو رہی ہو
ہاں ارے آج وہ اپنے آپ ہی جل لیتے ہیں آپ کیا کرا جائے
ہاں بالکل
تو لکھا ہوا ہی ہے اب نسیم میں وہ دکھ رہا تھا کہ ہاں جی لگنا تو وہ لگ ہی گیا وہاں پہ وہ اسی لیے اسی لیے رکھا تھا وہ ہے ن
لیکن نہیں نہیں بھائی آپ تمہارے وہ سوری اس پ معاملہ دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہوگا فارمیٹ اور یہ چیک کرتے رہ آپ
ہاں
آپ تو تمہیں سان آگے ہوا اب تو تم دکھا سکتے ہو کہ دیک ہے
ہاں یار آصف بھائی چلو ابھی بتاؤں گا مل گی جب بتائیں گے ویسے ہ ایک کال اور ایک کال اور گ میں اب تو زیادہ سے زیادہ کروں گا میں آ
ہاں تو کیونکہ چھ سو روپئے کم سے کم چھ سو کم سے کم یہ کاج جوا کرنے گا
ہاں
پ ڈ مجھے پتا تھا یو پی ڈالے گ اماؤنٹ ریفٹ ہو جائے گا لکھ جائے گا
ای ٹی ایم پیٹی م والے سے کاٹنے ہیںے بھائی یہی یہی چل یہی والارہ چلنے د گا سب
ج
صحیح ہے نا آرےوج نہیں ہلو کنگولی ہو ہاں
آ رہی ہےشان آب آ رہ ہے آواز آ رہی ہے تا آ رہی ہے
میں کہہ رہا ہوں جو بھی میرے میں اکاؤٹ فون میں رکھے ہوئے ہیں نا ا ٹی ایم پہ سارے سب کو ختم کر کے بس اسی کو چلنے دوں گا بس سب
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے نا یار چلنی چاہیے ہاں چلو ٹھیک ہے بھی کرتا ہوں میں
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جھر پہلے کمپلیٹ تو بولو ہاں چلو چلو ٹھیک ہے کر لو بات ٹھیک ہے اوکے بائے سبمٹ کر دینا اس کو